ہلو
وعلیکم السلام ع
اللام علیکم اور بیک چلا رہے ہیں کا گاڑی چلا رہے ہیں کا گاڑی چلا رہا
نہیں نہیں کولر چل رہا ہے بند کرتے رہے رکیے
ہاں
بولیے آب
بتائیے
ہم تو آ گئے ہیں فیلڈ تو ہم سوچے ابھی ٹائم ہے م مطلب میٹنگ چالو ہونے میں ہم لوگ کا آج میٹنگ ہے سی مطلب سیون میٹنگ ہوتا ہے سی ایل ا کا تو اسی میں کیڈر کا سیھا کیا جاتا ہے کون کیڈر کتنا کام کیا ایک مہین کا لکھات تا مطلب نوٹ ہوتا ہے تو آ گئے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ابھی میٹنگ چالو ہونے میں دیر لیٹ ہے تو آ سے بات ہو جائے کر لے تھوڑا سا
اچھا تو ابھی آپ وہاں بلاک گئے ہیں نا
بلاک میں سی ایل ا آائے ہیں جیسے جے ایس ایل پی ایس میں ا مطلب بلاک لیول پہ ہی کام کرتے ہیں بی آر پی ہے لیکن اس میں ہےس ایس ای جی بھی اور سی ایل ایف جتنا جو ہے نا جیسل پی ایس کا ر کام جو آتا ہے اس میں سارا چیز کرتے ہیں ٹریننگ بھی دیتے ہیں پرشکھن لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں اور پھر بینک سے ریلیٹیو کام ہو گیا دیدی لوگ کا پیسہ کا اس کو بھی دلوانا بھی ہے واپسی کروانا م سارا چیز کام کو کرتے ہیں
تو آپ لوگ کا یا اھی یہیں پہ نا لسلی گنج میں ہوتا ہوگا نا
لسلی گنج بلاک میں تین کلسٹر ہے تو میرے پنچایت میں میرا کلسٹر پنچایت میں پانچ گو پنچایت ملا کے ایگو کلسٹر بنا ہوا ہے جیسے لسلی گنج میں سولہ گو ہے تو یہاں پہ تین کلسٹر بنایا گیا ہے
سب کو پانچ پانچ گو ملا ہے نا
نہیں میرے کو صرف ایک پنچایت ڈپوٹ کیا گیا ہم ایک پنچایت دیکھتے ہیں صرف کندری اور پانچ کا جو پانچ کا بی آر پی لوگ ہیں ان لوگ وہ مطلب پانچ گو پنچایت ہے ایک گو کرتی ہیں تو آج ہم لوگ کا میٹنگ ہے اس میں سیھا ہوتا ہے کار کا ایک مہینہ کیا کیا کام کیے اس کا رپورٹنگ کرتے ہیں سب لوگ
تو اس میں مطلب کس ٹائپ کا کام ہوتا ہے
اس میں دیدی لوگ سے سموہ کا وہی رجسٹر نوٹ بک دیکھنا کس ٹائپ سے لکھا رہا ہے کوئی دیدی پیسہ لیے ہیں تو اس کو واپسی کر رہی ہے نہ کر رہی ہے
تو اس میں
پلس میں مطلب ایس ایک پرسینٹ پہ ملتا ہے لون یہاں پہ
ایک پرسینٹ
ہاں ایک پرسینٹ پہ ملتا ہے اور مطلب بینک سے لیجے گا تو پچھتر پیسہ ہی پڑے گا ج مطلب اس میں ایک لاکھ جیسے ملا تو اس کا مطلب پرسینٹ ایک پرسینٹ پہ ہی ملتا ہے سو روپیہ کا پچھتر پیسہ دینا پڑتا ہے
ایک لاکھ کا تو ایک پرسینٹ ہو گیا آپ کا ایک ہزار نا
ہاں ایک ہزار اس مطلب کہیں سے ملے گا بھیو سے بھی ل ہاں
ایک پرسینٹ مان لیجیے کہ مہین پہ ہے کہ مطلب ایک سال میں ایک پرسینٹ دینا ہے
نہیں مہینہ پہ ہےت مہینہ میں ایک پرسینٹ
تو سال میں جی ہو گیا بارہ پرسینٹ ہو گیا نا
بارہ پرسینٹ نہیں ہوگا مان کے چلیے کہ جیسے جیسے دیدی کبارے گی نا اس کا کم ہوتے جاتا ہے
کم ہوتے جاتا ہے وہ چیز سمجھ رہے ہیں
ہمم
تو جیسے کہ مان لیجیے کہ کوئی اگر ایک لاکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے
ہاں
تو اگر وہ ہر مہینہ بھرتے ہیں اور ان کو ٹائم مطلب کتنا دیا جاتا ہے ایک سر ایک لاکھ کے لیے
دیکے ٹائم فکس نہیں ہوتا ہے لیکن سال بھر ڈھ منیمم ڈیڑھ سال ہوتا ہوتے واپسی کر دینا رہتا ہے تاکہ پھر دوسرا کو دوبارہ موقع ملے اور پھر مان کے چلیے ہمیں ایک بار کسی ایک دیدی کو دے دیے یا پھر ہم ہی لے لیے اگر ہم ہی دو سال لگائیں گے تو پھر اگلا موقع نہیں ملے گا اگر ہم بیچ میں چاہیں تو کہ پھر ہم کو واپسی پیسہ لینا ہے ضروری پڑ گیا پچاس ہزار تو پھر اس استھتی میں کیسے ملے گا لیکن ہم لوگ اس اس استیتھی میں بھی کچھ جیسے ایک لاکھ دیدی لیے اور پچاساٹھ ہزار واپسی کر دی اب ان کو دوبارہ ضوری ہے تو استھتی میں ہم لگ دیدی کو پیسہ دلوا دیتے ہیں
اچھا تو یہاں پہ مطلب لمٹ بھی ہے
لمٹ ویسے کچھ نہیں ہے لیکن مطلب وہی ہے سو سال ڈیڑھ سال ہوتے ہوتے کہ مطلب ایک سموہ ٹائپ سے ہے جو گروپنگ ٹائپ سے
مطلب ہم وہ تو مان لیجیے سمجھے گا لیکن یہ آپ کا مطلب کتنا لے سکتے اس کا بھی لمٹ ہے کہ
ہاں آپ ایک لاکھ بھی پرسنل لے سکتے ہیں ڈیڑھ لاکھ بھی لے سکتے ہیں لیکن دینا مطلب مطلب ایک دیدی کو پچاس سے ہوتا ہے لیکن یہاں پہ مطلب ایک سمجھوتا بولیے یا پھر اس کا وشواس بولیے کر کے ہم لوگ ایک دیدی کو ایک لاکھ ڈیھ لاکھ تک دے دیتے ہیں
ہوں سب کا مل جل کے بھروسہ تھا
ہاں ہاں جیسے دس دیدی ہیں دس دیدی میں ایک دیدی مان کے چلیے ایک دیدی لے رہی ہیں تو نو دیدی سپورٹ کریں گے تو تو ہم دو لاکھ بھی دیدی کو دے سکتے ہیں ان کا کریڈٹ کے حساب سے اگر ان کا لین دین صحیح ہے واپسی اچھا ہے تو
ہوں یہ تو اچھا
سرکاریں چلا رہا نے
ہاں سنستیھا ہے ایک جیسیل ایل پی ایل کا آر ایل ایم کا
تو یہ کس کے انترگت آتا ہے مطلب کیندر سرکار کہ رجیہ سرکار
اس میں دونوں مطلب کام کرتا ہے کیندر سرکار بھی اور رجیہ سرکار دونوں جوڑ کے کام کرتی
اچھا مطلب اوپر سے ہے
ہاں تو اسی میں مطلب کام کر لیتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے کہاں کے رہیں گے بورنگ بورنگ لگتا ہے تو تھوڑا سا فیلڈ میں ہیں دیدی لوگ کے ساتھ تھوڑا سا اچھا
ہاں فیلڈ ورک بھی ضروری ہے
ہوں مطلب دس بارہ سال کا مطلب فیلڈ کا یہ ہے میرے پاس ہاں ایکسپرینس اس سے پہلے آڈٹ کا کام کیے ہیں جو منرے گا آڈٹ ہوتا ہے سوسل آڈٹ جس کو بولتے ہیں اس میں بھی کام کیے ہیں تو اس میں تو گھر سے باہر جانا پڑتا تھا پندرہ دن مہینہ دن کے لیے اس لیے اس کو چھوڑ دیا اچھا نہیں لگا
اچھا منریگا والا نے
ہاں اس میں بھی کام کیے اسی لیے پوچھ رہے تھے کیسے کہ لات بہار وغیرہ بھی گئے ہیں ادھر لتے ہار منکا چترا بہت دور دور تک گے اس میں
تو ادھر کو وہی اتیھی سموہ والا کام سیکھی مطلب منریگا والا
منریگا والا کام سے گئے تھے وہ پنچایتی راج ادھی نیم کا وہ آڈٹ ہوتا تھا پنچایت میں کتنا کا مطلب یوجنا تھا کتنا مطلب اس میں کیسے ہوا وہی سب نکالنا رہتا تھا
اچھا تو کب سے آپ کام اسٹارٹ کیے مطلب
ہم دو ہزار سترہ سے آ گئے تھے فیلڈ میں کام کرنے کے لیے دو ہزار سترہ سے ہم کام کر رہے ہیں تو تین سال ادھر کیے تین سال کے بعد پھر ہم کو یہ ویکنسی آیا اس کا تو اس میں اپلائی کیے تو پھر ابھی اس کو کر رہے ہیں اور ابھی فی الحال پھر اس کو بھی دیکھ رہے ہیں مطلب اس کو بھی ریجائن ہی کرنے والے ہیں کچھ دوسرا آ گیا ہے تو اس میں سوچ رہے ہیں اس کو کر لیں
تو اس میں اس سے اچھا ہوگا تب نا
ہاں اس سے اچھا ہے اور سیلری بھی مطلب اچھا ہے اس میں زیادہ نہیں ملتا ہے اس وجہ سے سوچ رہے ہیں اس
تو اس میں آپ کا مطلب یہ کیا بولتے ہیں مہین کے اکارڈنگ سیلری ہے کہ کام کے اکارڈنگ
نہیں کام کا نہیں مہینہ کا آپ کام کتنا ہو کیجیے گا مطلب جو ہے وہی ملے گا ج
چلیے مطلب آپ سیلف امپلائے ہیں
ہوں یہی میرا کام ہے تو دیدی لوگ کے ساتھ میں رہتے ہیں
ہاں
تو اچھا لگتا ہے ان لوگ کے ساتھ میں دیدی لوگ کا ہیلپ بھی کچھ کرتے ہیں پلس میں ایس ڈی ڈوومین کا بھی کام کرتے ہیں جیسے ہنسا سے پیڑت دیدی ہیں ان کو بھی مطلب کچھ کام مطلب یہ کرتے ہیں جیسے گھریلو ہنسا ہو گیا مار پیٹ ہو گیا اس میں س دیدی لوگ کو لے جاتے ہیں اس کا جی آر سی میں لے جاتے ہیں کیس کو سولو کرواتے ہیں مطلب
وہ گل کا بھی کام کرتے ہیں نا
ہم لوگ کا کام ہی ویسا ہے مطلب اس کی ڈومین سے ریلیٹیو کام کرتے ہیں
اچھا صحی ہے
اور
ہی
یہ کیا بولتے ہیں کہ آپ لوگ کا تو آ بری کیا جی میں آپ بولے کہ اس پھر جانا کون دیے چھڑ کے
جیسے کہ جیسل پی ایس کا وہ بھی کچھ الگ پارٹ تو مطلب پارٹ الگ ہوتا ہے سب کا تو اس کو ہاں تو وہی مطلب ہم کرتے ہیں جو کام وہ ایس ڈی کا کام کرتے ہیں ٹھیک نا تو ایس ڈی چھوڑ کے مطلب کچھ دوسرا ویکنسی مطلب آیا ہوا اس میں جانا چاہ رہے ہیں اس سے سیلری زیادہ ہے اس میں اس وجہ سے
ہاں تو بھر دیجیے اور کیا اس میں
ل
ساہی رگست سیلری ماری جو زیادہ ہے تو وہ ن زیادہ اچھا ہے
ہوں ابھی تو کوئی بھی کرتا ہے تو اپنا پیسے کے لیے کرتا ہے نا مان کے چلیے کچھ بھی کام آدمی کرتا ہے تو صرف اور صرف پیسے کے لیے ہی کرتا ہے مین تو مین پوائنٹ تو پیسہ آتا ہے نا باقی تو کام کریں گے اچھا ووہار اچھا ہے مان سمان تو ملے گا ہی ملے گا
ہاں
لیکن مین پوائنٹ ہے کہ انسان مطلب کیسے کے لے سانا
یہ تو بات آپ صحیح بول رہے ہیں
اور ابھی کے ڈیٹ میں پیسہ تو سب چیز ہے پیسہ نہیں ہے تو کہیں بھی کچھ نہیں ہے ن مان سمان کچھ بھی نہیں
ہاں یہ تو بات ہے پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے
وہی ہے بس
آ لوگ کا کتنا دن کا کام رہتا ہے
تیسوں دن کام ہوتا ہے ہم لوگ کا مہینہ کا وہی سنڈے ہو گیا سرکاری چھٹی ہو گیا تو اس دن مطلب کام نہیں کرنا رہتے
ہ ج
کاچی ب ہوں
اور سب ٹھیک ہے نا
اور سب تو ٹھیک ٹھاک ہے
ہے
ہاں
بال بچے کیسے ہیں
بال بچے بھی ٹھیک ہیں تبھی اسکول چلا گیا ان لوگ کو صبح اٹھ کے ٹفن بنانا ہے ناشتہ دینا ہے اس کے بعد ان لوگ کو کھانا بنانا ہے اس کے بد اپنا بھی فیلڈ دیکھنا ہے جلدی جلدی میں نکل جاتے ہیں ساڑھے میرا بچہ لوگ بڑا بڑا ہے مطلب ایک ہے ہاں بڑا بڑا ہے ایک لڑکا میرا سولہ سال کا ہے سولہ سترہ سال کا اور دوسرا ہے وہ چودہ سال کا ہے اور چھوٹی والی لڑکی میری دس سال کی ہے
اچھا
ہوں
مطلب دو گو بیٹا ایکگو بیٹی
ہاں
کتنا کلاس میں پڑھتا ہے
اور
کتنا کلاس میں جاتا ہے
ا میرا بچے لوگ
ہاں
ایک ہے جو میٹرک ایگزام لکھے گا اسپورس
ہاں
اور دوسرا والا ہے سیون میں اور چھوٹی والی ہے فائو میں
او اچھا فائد میں ہے چھوٹے
ہوں آاں چوٹی واللیت آتا ہاں ب
ک
جٹ
چلیے تب اور سب ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
ٹیکنا